جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بتائیے کیسی ہے خیریت ہے
جی الحمد اللہ ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں سب خیریت
جی ہمارے یہاں سب خیریت
اور ناشتے واستے سے فارغ ہو گئی
جی ناشتہ استا فارغ بچوں کے لیے فارغ ہوگئے ابھی ہمارے شوہر جائیں گے پھر ان کے لیے بنائیں گے
اچھا اور آپ کے یہاں موسم کا مزاج کیسا ہے
ارے موسم کا مزاج تو آج بہت ہی ا وہ تھا صبح سے بہت زیادہ بارش آرش ہو رہی ہے سب جگہ اوپر چھتر پانی ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ پانی آیا ہے یہاں پہ
جی جی ہمارے ادھر بھی ہو رہی ہے بارش
چھت میں پتا یہاں اوپر کھلا ہے نا پورے جگہ پانی آ جاتا ہے
ہاں تو سب جگہ
ہاں پانی پانی ادھر کچن طرف سے پانی ادھر ہے تو آگن میں پانی ہمارے شوہر بیٹھ کے ابھی پانی نکالے ہے پورا صاف کی ہے
اچھا ہاں تو ان کی ڈیوٹی بھی صحیح لگا دی جو گھر کا کام نہ دیکھے ان کو ڈیوٹی ضرور لگا دینا چاہی
بالکل
ان کو ان کو بھی پتا چلنا چاہیے نا کتنی پریشانی ہوتی ہے
جتنی پریشانی ہوتی ہے اور سب
ہاں وہ تو ہے ہی ہے
ان کو تو زیادہ وہ نہیں رہتا
ہاں اور آپ کے والدین کی صحت کیسی ہے
والدین ماشاء اللہ ابھی تو ٹھیک ہے فی الحال گھوم رہے
اچھا
یہ لوں گا جی جی ایک دن آئے تھے ہماری بہن کے ساس کو دیکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہے وہ آپ پاس چلے گئے وہاں جانا تھا ان کو ہماری بڑی بہن کے ہاں
اچھا
وہاں ہیں ابھی ان لوگوں کا کل کا ریزرویشن تھا رٹ ٹرن کر لو کینسل کرا دیے جانے نہیں دیے
امم امم
پت مڑی گیا تھا یہ لوگ ہم
پچ مڑی اچھا بھوپال سے نزدیک ہے نا اس سمے بہت اچھا لگ تا ہوا لیکن وہاں پہ
ہاں بہت اچھا تھا وہاں کا بہت گئے تھے ان لوگ کا امم امم
ہاں کیونکہ سب وہاں پہ وہ ہے نا نیچرل چیزیں ہاں بارش میں تو ایسی جگہ جانے میں ڈر رہتا ہی ہے اس لیے ہاں کیونکہ پانی سے سب وہ پہاڑ اور یہ جو کیا بولتے رہتے نا وہ سب ہاں امم پیڑ پودے بھی گرنے کا ڈر رہتا ہے
ڈر رہتا ہاں ابھی زیادہ بارش ہو گئی ہے تھوڑا سا نا
ہاں ادھر اور ہو رہی ہوگی
اور ہو رہی ہوگی ہریالی زیادہ رہتی ہے نا زیادہ وہاں زیادہ پانی گرتا
ہاں لیکن ایسی بارش میں ایسی ہی جگہ ہمیں اچھا لگ
اچھا لگتا گھومنے ابھی سنڈے گئے تھے تھوڑا سا ایسے ہی گھومنے کا
اچھا ہم لوگ کو بھی تو مطلب لک تا ایسی جگہ جائے تو انسان سب اپنا سب بھول کے پر سکون لے ایسی جگہوں میں گھومنے میں امم دل کو بھی مطلب وہ تسلی ایک ریلیکس
مائنڈ فریش ہوتا ہے ذہن اچھا رہتا ہے تھوڑا سا شام موسم میں بدلاؤ جگہ میں بدلاؤ آجاتا انسان کا دل اور دماغ درست ہو جاتا ہے تھوڑا سا
نکلنا چاہیے نا دماغ بھی کھلتا ہے بچوں کو بھی گھومانا
ہاں
وہئی ہے ایک جگہ جگہ
بڑے والے بیٹے کا آ گیا ریسلٹ معلوم
اچھا
امم اچھا آیا اچھا بن گیا کام ٹھیک ہو گیا
جی
یہ تو کہو اچھا ہوا دو دو دوبار امم شکریہ شکریہ ترٹھی فور اور کچھ بن گیا ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے اب اچھا ہے اب
یہ کہو اس نصیب رہا اس بار تو دوبارہ کا پیپر تھا
ہاں ہو گیا بچے پڑھے تو کچھ قابل بن جائے تب تو ان ماں باپ کی کچھ محنت وصول ہے
تیرا چودہ پرسینٹ بڑھا اس کا
ہاں وہی تو نہیں تو اتنی محنت کرو بچپن سے اور بچے قابل نہ نکل
پابی نا ڈر میرے کو تو بہت وہ تھا یہ کہو اللہ کا شکر ہے
ضائع چلی گئی انسان یہی سوچے زندگی بھر ملال رہے نہیں
ملال رہے اگر بچے اچھے پڑھ لکھ کے اچھے نہیں نکل جائیں تو وہی نا
ہاں وہی ہے نا بچے قابل ہوں یہ سب چیزیں ہیں اب کتنا مشقت کرتا ہے انسان پڑھانے میں بچوں کو بھائی
بہت بہت ہے یہ بتائیے ابھی جب سے انسان
نہیں تو ہم لوگ بھی وہی تو نہیں ہم لوگ بھی کیا نہیں گھومنا جانتے پیسے خرچ کرنا نہیں جانتے ہاں انسان انسان اپنے ہے نا اپنے لیے نہیں سوچ تو آدمی سوچتا ہے چلو ہو گیا بچت کر کے بچوں کو پڑھاؤ ان کا مس
پڑھاو لکھاو صحیح بات ہے قابل بنا
ہوں
دیکھو اس کا الیونتھ اس سال ہو جائے پھر اگلے سال نکال لے گے اس کو یہاں سے مری حب ڈال دیں گے
ہاں ہاں وہاں پہ آگے بھی کرتا رہے گا نا تو صحیح رہے گا مطلب تیاری بھی ہوتی رہے گی اسکولنگ بھی چلتی رہے گی اور تیاری میں ایک سال میں تو جیا جیا زیادہ تر نہیں ہوتا بچوں کا دوسرے سال تو ہو ہی جاتا
تود سمجھ میں بیٹی کی پڑھائی
بر ہاں
تیاری اچھی چل رہی
کس کی
بیٹی کی
ہاں ہوگیا بھی ایگزام ایگزام کی تیاری چل رہی ہے اس کی وہی ابھی ٹسٹ ٹیسٹ چل رہے ہیں ا بیچ بیچ میں ٹیسٹ بھی لیتے ہیں نا تو وہ بھی اتنا زیادہ ایسا لیتے تے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے آگے کا کورس اسکول میں چلتا جاتا ہے بچہ جو ہے وہی پڑھیں گے پرانا وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر ایگزام کیسے دیں گے
ایگزام کا اچھا کر سکیں
تو آگے کہاں نہیں ابھی نہیں گئی تھی چار تین چار دن نہیں گئی بولی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے تیاری کر رہی تھی اب تو ہوں اب تو وہی ہے
شوہر کی طبیعت طبیعت
ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے اب جانا تھا ان کو بھی حیدرآباد تو ابھی حیدرآباد کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے نا ان کا ہاں تو جان نہیں
ہوں
اب یہ جائیں گے یا کوئی ایک جنا جائے گا اب ہم جائیں تو بچے جائیں ہے نا مصیبت تو
ڈبل خرچ ہو جاتا ہے پھر ڈبل لاس ڈبل نقصان ہ
خرچ بھی ہوتا ہے اور بچوں کو لے کے جانا جو ہے پھر ایک ایک چیز کا سامان آپ رکھیے پیکنگ کریے ہاں بچ ے جائیں گے تو دو چار دن پھر لگے گا کہ گھما پھرا دے انسان
ہوں ہوں
ہوں جبکہ وہ بھائی ہمارا بلا بھی رہا ہے اب اس کا اس کو جانا ہی ہے اب آسام جانا ہے اس کو بول رہا تھا کہ آ جانا گھوم جانا ایک بار اور ابھی ان لوگ بکرید میں گئی تھی سب کوئی
میرا سپریٹ ہی پڑھا
سب گئی تھی لیکن ہم کو بھی بلایا تھا بکرید میں لیکن اس ٹائم کتنی گرمی تھی
ترنت ڈالو ہلو
ہاں ہاں
ناشتہ واشتہ ہو گیا فارغ
ابھی نہیں آلو ابالے ہیں آج بنائیں گے بھرتا
اچھا
ہاں بھرتا بنائینگے روز روز کیا بنائے
وہی وہی وہی انسان کو بس ہو رہتا ہے دماغ ہی
ارے بہت ٹینشن اور سبزیاں اس سمے کتنی بارش میں مہنگی ہیں
کل تو ہم نے رات میں کوفتے بنائے تھے ا نہیں نہیں نو نو نو لوکی کے کوفتے
اچھا اچھا ابھی ایک دن ہم چکن کے بنائے تھے
چکن کے بہت اچھے بنتے ہیں
ہاں ہاں چکن کے بنائے تھے ایک دن اور ایک دن پھر رخسانہ بنائی تھی تو وہ بھی اچھا بنائی تھی چکن آج تو ہم چکن رکھا ہے تھوڑا سا جائے اسی کو بنائیں گے بچوں کے لیے بڑا بچے بھی سبزی نہیں کھاتے ہیں ہاں وہ سبزی بھی معلوم آلو آلو وغیرہ کھا لیں گے آلو انڈا کھا لیں گے ہاں پنیر کی سبزی کھالیں گے باقی دیکھیے لوکی نہیں کھاتے بچے
ہاں جی میں تو لوکی کا اچھا بنا دیتی ہوں نہیں لوکی کھا لیتے میرے ب اچھی اچھی بندیاں بناؤ نا کھا لیتے ہیں اچھا ہوں
پھر کھا لیتی ہیں ان لوگ
چھوٹے والے بیٹے کو تو بس وہی چاہیے ا روٹی سبزی بس دال چاول ان سے مطلب نہیں بریانی سے مطلب نہیں بس روٹی سبزی چاہیے اس کو ایک روٹی کھا لے گا بس فرصت
ہاں
صبح سے اٹھ کے آج صبح اس کول جا رہے تھے تو بولا کیا کھاؤ گے بولتا روٹی سبزی
آج تو آج تو ہم سینڈوچ بنا کے دیے ہیں بچوں کو
ہاں نہیں ہم
سینڈوچ کل کل کیا بنائے تھے ا کل اچھا وہ بنائے تھے آلو سوجی کے ڈونٹس بنائے تھے بناتی ہیں آپ ہاں وہ اچھا رہتا ہے وہ ہاں تو جو ہے وہ ہیلتھی بھی رہتا ہے
ہاں اب سو نا ویرائٹی بنانے کے چکر میں اب لگتا ہے بچوں کو ٹفن میں سیدھے پراٹھا پوڑی رو
ہاں روٹی سبزی ہاں وہ تو وہی ہے وہی دینا چاہیے لیکن بچے ارے سمے بھی بہت لگتا ہے اسنیکس بنانے میں وقت کتنا لگتا ہے رات میں سوچتے رہو کیا بنانا ہے صبح
اسس لیے میں سب سے زیادہ اچھا رہتا روٹی پوڑی آلو یہی دے دو کہ بلکہ گھر میں بنا دو سامن کو کچھ ہی زیادہ تالا ملا پھر جانتے سوحان موٹا ہویا جا رہا ہے تھوڑا ہیلدی ہویا جارہا ہے تو اویلی چیز کم کر دی ہوں بنانا تھوڑا سا
نہیں لے جاتی ڈونٹ لے گئی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہوں ہ تو پوڑی اڑی وہ بھی نی لے جات جلدی کا اور اس دن میں بھی ایک دن بنائے تھے پیزا کا وہ پورا بیس اسٹف فنگ بنا کے رکھے تھے اپ بڈ میں کیا بولتے چیز ڈال کے بنائے تھے ابھی اس کا وہ بھی اسٹفنگ رکھی ہے تو ابھی کل بول رہی تھی آئے تو ابھی ہم بولے کہ ابھی نہیں اب بنائیں گے اب کل آج شام کو بنا کے دیں گے آج تو وہ دیے ہے سینڈوچ اب کہہ دے رو معلوم شام کا بھی ب بچوں کو چاہیے کچھ کھانے کے لیے روز بہت ٹینشن اب شام کو بھی اب وہ چائے پراٹھا وغیرہ نہیں کھاتی ہ کہ کھا لے نہیں ہاں روز الگ الگ چیز چاہیے اور ٹائم کتتا لگتا ہے شام کو بھی بناؤ پڑھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے ہ آواز جو ہے اس کا چھوٹی والی کا ہندی کا پیپر ہے بڑی والی کا ہاں بڑی والی کا بھی ہندی کا ہے اچھا اور ہندی کا ہے ہندی اور نہیں آتی ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے جی جی اللہ حافظ